ہیلو السلام و علیکم
وعلیکم السلام شعرا کیا حال ہے اچھا اپ بہت ٹائم لگاتی ہو اس ایک کال کرنے میں اتنی سست کیوں ہو
نہیں میں نے ابو کی یادیں نہیں اٹھائی میں نے دو مجھے دو ضائع ہو گئی
تو ابھی ایسے مت کیا کرو میں نے میں شیا جاڑو کر میں واش روم گئی تھی میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی آپ ایسے یہ وسٹ ہوتے ہیں
ہاں ہاں اور ٹھیک اچھے سے
ہاں ٹھیک تھی آپ کو پتہ ہے کل آئی تھی نا مجھے آیسل جان اس کو باپ نے آٹھ بجے گھر بولا وہ کھیل رہی تھی امول باکسیز کے ساتھ
اچھا
مطلب اس نے وہ بروٹ جیسا نکالا میں نے اس کو بولا کیا بات ہے مما کو جاو گی مما کو جاو گی تو بھائی اس نے میرا ہاتھ پکڑا
ہاں ہ ہ
گیٹ کے پاس ہولی ہے چل چل
ہائے میری جان پھر
اس نے پھر اس کو پونے آٹھ بجے یہاں لایا شاعرہ وہ عامر پھر وہ چپ چاپ رات کو اس نے میری برسٹ میرا کھاتا ہاتھ
طیبہ ائی
چھونا اس کو باپ نے ساڑھے نو بجے بولا چل چل چل کہاں گئی اس کو
اے میری جان پھر عامر بھیا بھی ادھر ہی تھے
نہیں
ہتے بھائی
چپ چاپ بیٹھی میرے پاس میں نے
تو بھائی مجھے بہت فیل ہو گیا اس کو آتی ہوگی نا آپ کی یا
اب سب ٹھیک ہونے والا تھا تو اپ نہیں دیکھ رہے اس نے کیا بولا ہے اس بیچ والے کو پولیس اسٹیشن
نہیں یہ مت کرنا پھر کوئی نہیں ہوتا اپنا
آپ کو پتہ ہے پھر اوپر سے کل ابا نے کیا کیا پاپا آیا ساڑھے دس بجے
کیوں آبا نے کیا کیا
آئزل بھی آئی تھی نا اب آئی تھی تو اب ممی نے اس وہ ذکر گئی تھی پیر کے پاس وہ سیدھے اوپر چڑھی وہ نیچے تک نہیں آئی پھر ممی نے صبح نہ اس کو کلچو پڑے تھے نہ کچھ
رسی دے اوپر
تھک گئی پھر اس کو عرفان نے انہیں ایک ہاتھ سے کھانا اوپر لے لیا ککڑی دھونا کر دیا
اه اہ اوپر ہی کھانا لیا خدایا رحم مگر حد کردی ہے
نہ کل کچھ پیٹا تھا نہ کچھ تو پھر بھی
خدا یا وہ حد کرتی ہے مگر
پھر کیا ہوا پھر یابا کو سوا دس بجے اس نے انکل کو دن میں فون کیا تھا مجھے پائپ لگانے آنا اس نے اس کو بولا تھا ٹھیک ہے میں آؤں گا پاپا گیا تھا کانگن سمرن کے گھر واپس دس آئے سوا دس بجے ہم نے ابا کو کھانا لیا اس کو کیا تھا پائپ اف وہ ویٹ کر رہا تھا پاپا بچارہ کب آئے گا اس کے کان کھاؤں گا
ہاں پھر
ب ک کھانا کھاؤ پلیز ادری رکھا کھانا دس منٹ بعد اٹھا واش روم جانے زامدد وہاں کرایہ بولا مجھے رکھتے ہو مکھیاں کچھ پتا نہیں دراصل وہ ویٹ کر رہا تھا بشیر کب آئے گا میں اس کو دشمن ہ فرسٹریشن تلاوں گا
ہاں پھر
پھر اس کو عرفان نے بولا پاگل کرو گے وہ پھر پاپا آیا پاپا نے چپ چاپ کھانا کیا اس نے بولا ابا نے کھایا ہم نے بولا نہیں پھر پاپ گیا اس کو دودھ لے کر اس نے کیا ڈرامہ کیے پاپا کو پھر ہم نے کہا ہم بھی اسکے بیس بولا یہ آیا صبح چھ بجے نکلا ہے آپ کیا کر رہے ہو
ہاں ہاں اور کیا
پاس اتنی گالیاں دی اور کپڑے اٹھائے بولا میں جا رہا ہوں گھر سے
پھر کہاں گ
اس نے کہیں نہیں گیا پھر پاپا نے اتنے بت بتھ دییے آپ کو پتا ہے نا اس کے ڈرامے اس کے ڈرامے اس نے دیکھی چٹھی پرسو پرسوں مجھے چٹھی دکھائی بولا ذرا پاپ دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس پاپ کو مجھے کسی نے باہر بولا آپ کو دس دن ایکسٹرا ہو گئے بس شاعرہ اس کے دماغ میں وہی گیا تب سے بول رہا ہے میرا کمر ٹوٹ گیا کمر ٹوٹ گیا پورپ کوئی نہیں چینج کرنی کوئی تو میری پورپ چینج کرو کوئی تو میری پورپ چینج کرو
اب ایزل ٹھیک ہے مجھے اس کو بہت فی فیل ہو گیا اب ٹھیک ہے
ہاں وہ چپ چاپ بچاری بیٹھی تھی رات بھر اس نے مجھے گلے کو ہاتھ پکڑ کر رکھا رکھا تھا سوگئی شاید اس کو
اس کو شاید اس کی آپ کی یاد آئی ہوگی تو اس لیے اس نے بروڈ نکالا تھا
اتی گرمی پھر اس کو مما نے بولا تھا بیٹھو آپ
وہ ہے نا رضیہ ہے نا رضیہ انشاء اللہ آپ کو بھی دے بیٹا ہو گیا آپ کو بھی انشاء اللہ دے گا بیٹا خدا انشاء اللہ انشاء اللہ انش ہاں جس کو جس کو نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالی دے گا
آپ ٹھیک ہو آج کھانا کھا ہاں ٹمری ٹھیک ہے ٹمری شیطانی کرتی ہے بہت ساری
ہاں
شیطانی کرتی ہے ٹمری بہت
یہ سارے بچے شیطانی کرتے ہیں تو ٹمری نے بچاری نے کیا
ماما ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے آپ کی مما ٹھیک ہے
ہاں میری جان اچھے سے اب ائزال جان ٹھیک ہے بھیجا اسکول کے ابھی نہیں
ہاں اس کو میں نے بھیجا میں اس کو نہیں رکھتی ہوں گھر پہ
اچھا وہاں کا وہاں ٹیچرس کو بولنا تھا نا کہ تھوڑا
آپ کو پتا ہے صبح کی نا اس نے پوٹی آپ کو پتا ہے اس نے مجھے کیا بولا
کیا
ماما پوٹی
تے زواندست میری جان سچی میں ہے جگر جگر جگر میرا جگر میرا جگر میرا ٹیچرس کو بول نہیں آآ آپ کو پتا ہے اگر اب وہاں ہوتی نا بیمنا میں ماما بھی بول رہی تھی کل یہ ٹھیک ہوئی ہوتی
اور کیا
مجھے مگر عائشہ کی قسم اور ڈیڈو کی قسم بہت فیل ہو گیا آپ نے بولا نا بروڈ نکالا ہے اس کو شاید آپ کی یاد آتی
نو بجے بعد نے لایا سیدھے اس میں لگ رہا ہے خطرہ میں بولو اس نے اسے کولا یا
آپ نے رویا ہوگا پھر بہت
ہوں
آپ نے رویا ہوگا
ان کے اندر خود برا تھا برا مگر ہاتھ پھٹ رہا تھا میں کب آپ کے پاس پہنچوں پہ آپ کو دیکھ
پھر کس میں لاۓ گاڑی میں کہ اسکوٹی پہ
نہیں اسکوٹی پہ لایا تھا
نہیں مت لایا کرو نہ اس کو شام کو اسکوٹی میں ادھر ادھر
پھر اس کے پاس کل اسکوٹی تھی تو کیا کرتے
اچھا ٹھیک وہ بہت خوش ہے اس کے نا رضیہ کے گھر والے
رضیہ کو بیٹا ہوا ہے
آپ کو بھی دے گا انشاء اللہ خدا جس کو جس کی نیڈ ہے اس کو وہ دے گا خدا
اور بتاؤ کیا کر رہے ہو ابھی
جس میں نکلی ائزال شاہرہ نے میں نکلی آئزل بس آئزل کو لانے کا رہی ہوں
اس کو دیتی ہو کچھ ساتھ لنچ ونچ میں
بچاری نے آج وہ تھا نا وہ کچھ ڈسٹربنس
ہاں میں نے بھی عائشہ جان کو لگائی فل سلیوز انر کیوںکہ مجھے لگا صبح تھی نا وہ ہلکی پھلکی وہ ساٹ جیسی میں نے سوچا اب یہ بیمار ہو جائے گی
کچھ خاص بچاری نے کھایا تک نے اس نے چارنا دودھ پیا
آ شر زین عائشہ نے صرف ٹوم پی ہے ماں جی نے ٹوم پی ہے صرف کیونکہ د ن نا مت دیتی آج آج تھی نا ٹھنڈ میں مجھے لگا اس کو مت ہو جائے گا کھسی باسی ٹھنڈ تھی نا صبح
آپ کو اتنی ٹھنڈ نہیں ہے
نہیں صبح میں ابھی دوں گی اب صبح تھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہڈیوں میں گھستی تھی صبح تھی یہ اٹھی نا صبح آٹھ ہی بجے ہاں
ہم سوئے تھے نا ہمیں بستر سے نا اندر اندر آ رہی تھی کھڑکیوں سے بارش
اور کیا بارش بہت سی
لیکن اتنا سکون نہ آیا پھر سونے میں
ہاں ہاں وہ آوازیں ہوتی تھی نا ہاں میں کتنی د وش ہاں
مجھے ہے یہ دوس را کا نمبر فادر ان لا کا مجھے ٹاسک نہیں آئی ہاں اس کو نہیں آئی ابھی نہیں ٹاسک روبی نے مجھے صبح فون کیا ٹاسک چیک کرو مت آئی میں نے بولا نہیں بولا ہمیں آئی میں نے بولا پھر مجھے کیوں نہیں بولا آئیں گی آئیں گی وہاں سے پتا اس نے کیا بولا
کیا
بولا ہاں ہمیں مج جھے آئی صوفیا کو آئی چھوٹی شبو کی نند کو آئی آپ کو اور شیزا کو نہیں آئے ابھی میں نے بولا کیا بول ہاں شیزا نے بھی بھرا نا دوسرا نمبر اس نے مجھے کل فون کیا
سچی میں دیکھا
میں نے ماما کو بولا دیکھا پھر ماما بولی یہ تینوں بہن کمینی ہیں میں اب کو عائشہ کی قسم اگر وہ بولے گی نا کال لے لو اب بولا میں نہیں لگوں گی
ہاں میں نے اور جو وہ اٹھاتی بھی نہیں اس نے مجھے بولا فون کرو اٹھائی پھر بولا میرے پاس فون ہی نہیں ہے
نہیں جب اب وہ میں اس کو میں تیس کالز جب اس کو ٹاسکس آئی اس کو میں تیس کال اٹھائے گی روبی وہ ہم میں سے کسی نے
ضرور بولے گی ہاں صحیح آپ کا جو اپنا نمبر تھا نہ جو اپنا نمبر تھا نا آپ کو وہ اس پہ ہو گئی تھرٹی کالس ختم
نہیں مجھے میں وہاں سے ریسیو نہیں کر مجھے ابھی ہے نو کالز ایسے ہی لیکن مجھے وہاں سے کالس نہیں آتی ہے اس پہ
آج ہم کریں گے بہت کالس
لیکن اسی نمبر پہ کر نا میں نے بسما کی بھی آپ سے پہلے ایک لے لی اس پہ
اچھا میں بھی بسما کے لے رہی تھی اسی نے مجھے وہاں سے کیا لیکن وہ اچانک سے کٹ گیا
ہائے ہائے ہائے ویسٹ مت کیا کرو کالس
اسی نے کیا وہ کٹ گیا نا پھر اس نے میسج کی بولا چل رہا ہے میں نے بولا ٹھیک رکھو پھر ایسے پھر ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے
چلو کوئی بات نہیں اور ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے
چلو بیٹی کو میرا پیار دے دینا اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ اوکے